ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیا خریے سے ہیں آپ
جی جی گرمی کے مزے لے نہیں لگ رہا آج کل آپ
جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں آپ کیسی ہیں
ہاں اللہ کاا شکار ہے م گری گرمی کے مزے لے رہی ہیں یاد ن
ئی میں ہمیں اتنی گر ہو رہی ہے باں گرمی تو گرمی کی کیا مزے حال بحال ہو رہے ہیں اس گرمی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے بےتہ ارے نہیں بہت سے میں سو رہی تھی آپ کو کال کرنے کی لیکن ہو ہی نہیں پا رہا تھا پھر آپ نے کال کر لیا ا صحیح کرا آپ نے کال کر لی
ارے اس پہ لائٹ اس قدر کی جا رہی ہے اتنی اتنی وہ ہے کہ اتنی سخت گرمی سخت گرمی اس کے بعد یہ ساری لائٹ کا آنا جانا اور مہمان آ جائیں اور کوئی مہمان آ جات اور زیادہ لائٹ جاری ہے
پریشان کرتی ہے لائٹ اور آپ سنایں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
جی
کچن میں تھی
اچھا کھانا و آپ
ہاں بس آج جو ہے ہم وہاں چلے گئے تھے باہر ریسٹورینٹ میں دل چا رہا تھا بہت اچھا موسم ہو رہا تھا ہوا ایسی چل رہی تھی اور ہاں تو ہم نے سوچا یہ بچے کہنے لگے کہ چلو آج ہم کھانا باہر کھائیں گے ہم نے کہا اچھا تو ہمارے گھر کے تھوڑا س ہی قریب میں ہی ہے ایک ریسٹورینٹ ہاں تو نے کہ چلو وہاں وہ کھا لیتے ہیں چھولے بھٹورے ا ہوں ہوں کہ وہاں ہاں ہاں وج وج وج اب نان ویج کت دلی نہیں چاہتا بس ویسے ہی دل چاہ رہا ہ دل بھی نہیں چاہتا بالکل اور ہمارے تو بچے کھاتے بھی نہیں ہیں کھاتے بھی نہیں ہے
نہیں کھاتے بس کباب وغیرہ کھا لیے ورنہ تو اور بریانی کھا لی ورنہ تو بالکل نہیں
ہاں اب وہ لے لیا ہم ہم راستے میں ہی تھے ہم نےگ چلو پیدل پیدل چلیں گے قریب ہی ہے ت ہم نے کہا چلو کسی ویسے نہیں چل رہے پیدل پیدل ٹہلتے ٹہلتے بھوک بھی بھوک بھی نہیں لگ رہی ہم نا بھوک بھی لگنے رہے گی اب ہم وہاں پہ چلے گئے اب بچوں سے کھائے بھی نہیں گئے سب نے چھوڑ دیے ہاں بتاؤ میں نے کہا یہ کیا کیا من کا ا نہیں کر ر ہم ہم چتے ہے بھی ہاں چھولے بھی وہ بھی اور وہ کھاائے نہیں گئی سب ہم نے کا اب یہ تو تم نے کیا کیا سارا چھوڑ دیا سب کچھ
سب پیک کروا لیےتے ت کو
ہاں کروا لیا ہم نے پیک کروا لیا یہ بھی تو دل رکتا ڑ دو کو ڈسٹبین میں ڈال دیں کوڑے میں ڈال د
اور کیا ہوگیا آپ اس کے لیے پیسے وہ کر رہے ہیں دے رہے ہیں پھر تو دکھتا ہے پیسے جاتا ہے اور انسان کھائے نا
بالکل یہ تو ہے ا اب ہم راستے میں ہی تھے جب جاتے میں ایک دم وہ فون میرے ہاتھ میں ہی تھا وہ پھر وہ الرٹ آ گیا اس کا آدی طوفان کا کہ وہ ہاں اور ایک دم نے کافی جلدی سے ب بولی میں نے کہا جلدی جلدی تیس تیس چلو یہ تو کبھی آندھی ہی نہیں آ گئی اگا ت وشو راستے میں مٹک جا اور تو بھیا جلدی جلدی ہ پیدل پیدل ہو نے وہاں تک تو پہنچنا ریسٹورینٹ تک
ہاں پھر آ جائے کوئی بات نہیں پ تو ج ہے
بالکل بالکل ہاں بالکل اور کیا اب پھر کھایا لیکن بھائی میرے تو دل وہ ہو گیا عجیب سا نہیں کھایا گیا اس تو تو خھائے لا ن ہوں گد ت بھی ہو گیاسا تو میں تو وہ ہے وہ پیوں گی کیم پا پیوں گی جب تھوڑا سا ڈکار وکار آئیں گی تب تھوڑا سا دل صحیح ہوگا ابھی تھوڑا سا ہاں ابھی ابھی تھوڑی دیر پیو پانی پی آکے ایک دم سے دل چاہرا بس پانی پیے جاؤ پانی پیے جاؤ تو پانی بھی پی لیا
تو ان کے بعد ایسے پانی کا دل چاہتا ہے
ہاں بالکل لیکن عجیب سا ہو جاتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے دل کوں
بس ایسے نان وغیرہ کاتے ہیں نا تو بس دل چاہتا ہے پانی پیٹ کے اندر ندی بہنے
بہنے لگی بالکل بالکل یہی یہی یہی اور اب خالا نہیں آئی آپ کی
خالا خالا تو ہے نہیں کوئی ہماری
اچھا
جی
ارے وہ تو ہے ویسی والی تو ہے جس رشتے کی جو اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا پھھ پھوپھو وغیرہ نہیں آئی پھھو یہ سب چھٹی پڑ گئی ہوں بچوں کی تو پھپھوایی رہنے کے لیے
ابو کے بچے بڑھے ہے ان سب کی شادی ہو چکی ہیں
اچھا اچھا
جی
چلیے تو آپ کا مطلب پھر تو کوئی آیا آیا نہیں ہوگا ہمارے بچے بھی کہہ رہے تھے جانے کے لیے اب ہمارے بچے بھی گہ رے تھے کہ خالا کے چلو چل رہے امی خالا کے چل رہے ہیں میں نے کہا بیٹا اور میں نے کہا موسی ہم کو اتنا ہاں وہ تو پاس میں ہی ہے لیکن چھٹییاں بھی تو اتنی گرمی میں پڑتی ہیں ٹھنڈ میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے ہمم اب یہ اپنے گھر پے ہی ہوتا ہے آرام میں یہاں لیٹ گئے
ہاں وہی تو اپنے گھر جیسا آرام تو کہیں نہیں ملتا خیر
ہاں بالکل اور ہمارے بہ کی شادی جون میں ہوئے ہم گرمی میں شادی نہیں کرنا گرمی میں کرنا اور ایسے جون میں جون میں شی بھی ب آ ب سال ہو گئے اور
ہو گئی
بچے کپڑے پہن کے بھی پاگل رے جا رہے سب نے وہ پہن رکھ کے لہیںنگے یہ گاؤن
اور کیا ہوئی جاتی اتنی گرمی رہتی ہے جون میں تو ابھی دیکھ لیا اپ کتنی گرمی ہو رہی ہے
بہت زیادہ انتہا لوگ یار ہمارے شوہر تم ا گئے
ا بت تھے تو وہ بزرگ لیکن ابھی خبر ائی ہے اچانک
نہیں نہیں بیمار تھے بزرگ تے اپ بھائی وقت ا گیا بس ائمہ ا گیا اللہ نے بس اب کیا کر سکتے ہیں اب یہ وہاں پہ چلے گئے کہنے لگے وہاں پر میں نے کہا یہ ائی ہے تو وہاں پہ جائیں گے ان کے نہیں ہے مطلب رشتہ داری سی ہے تو وہاں پر لے چلو چاہیے
ہاں صحیح ہے
اب میرا تو دل بڑا وہ ہو جاتا ہے کہیں جاؤ کلمے بھی
ہاں ایسے لوگ وہ دیکھتے ہیں پھر روتے ہیں وہاں پہ دلچسپ ہو جاتا ہے پھر وہی پھر وہی سب گھومتا رہتا ہے وہ اس شکلیں اتی رہتی روتی نہیں
بہت اچھا ہوا تو انہوں نے لے گئی تو ہم پہنچے تو وہ لے ا چکے تھے وہ اب گاؤں میں دفنائیں گے
اچھا
لیکن ہم پھر بیٹھے رہے جانکار مل گئے ہمیں بہت سارے لوگ وہاں پہ ارے بیٹھی بیٹ کہ اپ بیٹھنا پڑا اور وہی اتنی بارش اگئی وائلٹ
ا کل ہمارے ہاں بھی ائی تھی اچھا اپ تھلٹی اتنے اتے ہیں پہلے نہیں ابھی اگئے ہیں لو ہمارے گھر میں بھی سب ایک ساتھ اتے ہیں لوٹ
ہاں بس وہی اللہ بس اللہ رحمی کر راس سبتے ہے کہ وہ طوفان بس گزر جاتا ہے رک
ہاں بس اللہ کچھ کرا کچھ بھاری نقصان بھی ہوتا بہت جگہ ہوتا بھی ہوگا
ہاں میں نے دیکھا وہی موبائل پہ دیکھا بریلی میں آیا زبردست کل
بری لی میں
بریلی میں بڑا خطرناک اور وہی ہوڈنگ وغیرہ سب گر گئے پیڑ
اور کیا اور کیا بہت نقصان ہوتا ہے اور کیا تباہ کر دیتا ہے طوفان
جگہ جگہ اے بھی تو پڑنا ہی
ہاںے ہم
ا بتاؤ کسانوں کتنا نقصان ہے نہیں ہمارے بھی بتا رہے ہیں کل لیکن ہم دیکھ نہیں پائے لوگ بتا بتا رہے ہیں کہ کل وہ لے یہاں پہ بھی پڑے لیکن ہم دیک نہیں پائے اندر سے اب کسانوں کو دیکو کتنے ت نقصان ہے ہوں نہیں دیکھا بتاؤ کیسے کیسے کسان محنت کرتے بیچارے جی جان سے جٹتے ہیں اور وہ اولے یا کچھ بھی موسم برسات تو سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے وس اللہ اپنا رحم کرے اب ابھی آیا ہے ال لیکن ابھی آندھی آندھی تو
کھیت
بالکل بالکل ہاں اور پھر لائٹ چلی جاتی ہے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے رات بھی اتنی بار گئی ہے لائٹ ارے بھائی کیا ہوگا پھر صبح ہی چلی گئی لائٹ بھائی کیا ہے لائٹ کا کیا بالکل جوڑے رہتے ہیں گ ب لاک چوڑ تین تو بالکل ہوا چلتے ہی گ بالکل تاری ہٹ
ہاں بس یہی ہے تھوڑی سی ہوا کیا چلی لائٹ غائب کر دی
بڑی بازی آئی نہیں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی آپ کے یہاں جائیں گی
بڑی بات جی جی وہ تو آئ تھی جی جی وہ تو آئی تھی ابھی ابھی آئی ہوئی ہے وہ
اچھا تو ر تینگی گرو کہیں گے
نہیں نہیں ابھی تو رکیں گے کچھ دن
چلیے تو انشاء اللہ میں ملنے آؤں گی پھر جیسے ہی مجھے وقت ملے گا ہاں میں
چلیے ٹھیک ہے جی انشاء اللہ ہاں آئیے گا وہ بھی کہہ رہی تھی آپ کا ذکر کر رہی تھیں ہاں بس وہی نا گرمی اتنی ہوتی یا پھر
چلیے آ کے ہی آ کے ہی بات کریں گے تو پھر ان شاء اللہ اپ گھر پر ہی آئیں گے تبھی ملاقات کریں گے ملاقات ہاں میں فون کر کے آؤں گی جب بھی آؤں گی چلیے سلام کہہ دیے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
ارے اللہ حافظ